وعلیکم السلام علیکم
جناب ٹھیک ہو
ہاں اچھ ا سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی اچھا سر گھر بھائی سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے آپ ن مائک تھوڑا منہ کے پاس لیجیے
ہاں ابائی ٹھیک آواز
ہاں جی ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے
میں بیگ نہیں ہو ہو سکتی ہوں
کیوں آپ ٹرائی کیجیے تو کوئی بات نہیں
اگر ہو وہ پ مجھے نہیں بتانا ٹھیک ہے
چلیے کوئی بات نہیں ہو جائیے اب وہ بیگ نہیں آپ کو آال ہی نہیں کرنا سیدھے مطلب نا وہ جو نا بیچ میں کرتے بیگ
مجھے پت ہے مجھے پتاہ ہے
جی
مجھے لگا کال کاٹ گئی
ارے نہیں یہ نہیں کٹے گی مجھے
یہ
آپت ننے آتیتیہ سم سے آپ کی میں نے کھڑکی وغیرہ کھل دے رکھی میں نے کھڑکی سے نکالا س آپ کو
ارے بیٹھا ن ایک ہی جگہ
ہاں ہاں میں ایک
آپ مت گر جانا کھڑکی سے ہی آب د دوسرا مسئلہ ہے پھر
ہ نہیں نہیں اب میں کھڑکی سے ہی بیٹھوں گی فی الحال
آج اسکول سے واپس آتے ہوئے میں ایک بات سوچ رہا تھا انسان اتنا عقللمند اور طاقتور ہونے کے کے باوجود بھی کئی کمزوریوں کا شکار کیوں ہو جاتا ہے
یہی واقعی گہری بات ہے اللہ تعالی نے انسان کو بہت اچھی صلاحیت دے دی ہے لیکن ساتھ ہی اسے کمزور بھی پیدا کیا ہے اسی لیے انسان کبھی غلطی کا تا لیکن کبھی غصے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کبھی اپنی خواہش چھ کے آگے ہار مان لیتا ہے
بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی نفسانی خواہشات ہے جب انسان اپنی خواہشاتوں کو قابو میں نہیں رکھتا تو وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے
تم ٹھیک کہہ رہے ہو نفس اس کی پیروی اکثر انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہے اسی لیے ہر مذب اچھی تعلیم خود پر قابو رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں
ایک اور کمزوری جو مجھے نظر آتی ہے وہ غصہ ہے کئی لوگ اس میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن کے بعد میں افسوس ہوتا ہے
ہاں غصہ واقعی خطرناک ہے ایک لمحے کا غصہ کبھی کبھی سالوں کی دوست اور محبت کا محبت کو ختم کر دی ہیں اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ غصے کے وقت خاموش رہنا چاہیے
اور حسد بھی انسان کی بڑی کمزوری ہے جب کوئی دوسروں کی کامیابی دیکھ کر چلتا ہے تو اس کا اپنا کوون ختم ہو جاتا ہے
بالکل حسل کرنے والا شخص دوسروں سے زیادہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے کیوںہ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے اچھا انسان دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور خود بھی محنت کرتا ہے
اور پڑھیے نا آپ ایک ہی ہے نا اور پڑھیے آپ زور سے تیز تیز
زور سے پڑھ رہی ہووں نا میں
تیز تیز بتا رہا ہوں آنا دھیرے دھیرے پڑھوںے میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ لالچ کے شکار بھی ہو جاتے ہیں ان کے پاس اتنا بھی ا بھی ہو انہیں اور چاہیے ہوتا ہے
یہ بھی انسانی کمزوری ہے اگر انسان کنعت اور شکر سیکھ لے تو اس کی زندگی میں کون آ سکتا ہے لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی
ا ڈر بھی انسان کی کمزور ہے کئی لوگ ناکامی کے ڈر سے خاموش ہی نہیں کرتے
صحیح کہاں ڈر اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو انسان کی ترقی روک دیتے ہے انسان پھر کوشش نہیں کرتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈر انسان کو غلط کام سے بھی بچاتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ سستی بھی کمزوری ہے کئی لوگ اپنے کام کل پرال ال دیتے ہیں
ہاں سستی اکثر ناکامی کا سبب بنتی ہے جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے
انسان کبھی کبھی جلد بازی کا شکار بھی ہو جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کر لیتا ہے
اور پھر بعد میں پچھتاؤ وہ ہوتا ہے جلد بازی میں اکثر غلط فیصلے ہوتے ہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا عقل مند کی نشانی ہے
ہاں کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان کی کمزوری پوری طرح ختم ہو سکتی ہے
نہیں میرے خیال میں کمزوریاں پوری طرف ختم نہیں ہوتی ہے لیکن ان پر قابو پایا جا سکتا ہے انسان جتنی محنت کرے گا اتنا بہتر بنتا جائے گا
یہ بات مجھے پسند آئی یعنی کمزوری ہونا بری عادت نہیں بلکہ اسے دور کرنے کی کوشش نہ کرنا بری عادت ہے
ہاں بالکل ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے کوئی غصے میں کمزور ہوتا ہے کوئی لالچ میں اور کوئی ڈر میں اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوری پہچانے
اپنی کمزوری پہچان لینا آدھی کامیابی کے برابر ہے
جی ہاں جب تک انسان کو اپنی کمی کا پتہ ہی نہ ہو تو وہ اسے دور کیسے کرے گا
کئی لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کہتے کیا یہ اب بھی کمزوری ہے
ضرور اپنی غلطی نہ ماننا تکبر کی علامت ہو سکتی ہے بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان کر اسے سدھارنے کی کوشش کرے اس کے بعد میں اس کال کے بعد ایک کام کروں گی میں باہر بیٹھوں گی آنگن میں
مجھے لگتا ہے کہ نہ وہاں پہ شور آئے گا بیٹھیے وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ انسان کی کمزوری اس کی بولنے کی عادت بھی ہے کئی دفعہ وہ ناسیحت سنتا ہے لیکن کچھ دن بعد بھول جاتا ہے
ہمارے آنگن میں نا ایک بات بھی نہیں ہوتی ہے
کوئی بات نہیں آپ وہیں پہ ابھی آ رہی ہیں نا ٹھیک سے شاید آواز
میں نا وہاں پہ آرام سے بیٹھی ہوں میں یہاں پہ کھڑکی پہ بیٹھی ہوں نا یہ فطری بات ہے اسی لیے ہمیں بار بار اچھی باتیں یاد دلائی جاتی ہے تعلیم اور تربیت کا مقصد بھی یہی ہے
اگر انسان میں کمزوریاں نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے آپ کو سب سے سب کچھ سمجھ نے لگتا
بالکل کمزوریاں انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے یہ اسے متوازی بناتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے مجھے بتاو اس کو جو ہم نے اس سے پہلے کال کی تھی اس کو پھر سیکنڈ چڑھے تھے یا ڑمزیرو ہی تھا
نہ نہ زیرو ہی زیر ہی میں نے ابھی دی
اچھا ٹھیک اب اس کو دیکھنا کیا ہوگا
جی تمہاری بات سے مجھے احساس ہوا کہ کمزوری ہمیشہ بری نہیں ہوتی کبھی کبھی وہ ہمیں سیکھنے اور بہتر بننے کا موقع دیتی ہے
مجھے بتاو آپ نے کھانا کھایا
نہ میں نے نہیں ابھی کھایا کھانا
کیوں
بعد میں کھاوں گا پہلے ہی چار کرتے ہیں کمپلیٹ ایک اس میں کیا چار کرتے ہے پہلے کمپلیٹ
میں بھی یہی سمجھتی ہوں اس کے بعد میں ٹرائی کروں گی ایک ٹھیک ہے
نہ نہ میں ہی ٹرائی کروں گا
میں ا بھی یہی سمجھتی ہوں جب انسان مشکل یا کمزوری کا سامنا کرتا ہے تو اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے
کیا محنت اور صبر کمزوریوں پر قابو پانے میں مدد کرتے ہیں
بہت زیادہ محنت انسان کو سستی اور سستی سے بچاتی ہے اور صبر غسے اور جلد بازی کو کم کرتا ہے
اور اچھی صحبت بھی اہم ہوگی
جی ہاں اچھے دوست اور اچھا ماحول انسان کی اسلاح میں اہم کردار ادا کرتے ہے برے لوگ کمزوریوں کو بڑھاتے ہیں جبکہ اچھے لوگ انہیں کم کرنے میں مدد دیتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دوستوں اور ماحول کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے
بالکل صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے
آج کی گفتگو سے مجھے پتہ چلا کہ انسان کی کمزوریاں بہت سی ہے لیکن ان پر قابو پانا بھی ممکن ہے
مجھے بتا ہمیں کتنا ٹائم ہوا
نہیں
ہمیں ہوا آٹھ منٹ ہمیں ہوئے آٹھ منٹ
جی اور مجھے یہ سیکھنے کو ملا کیا اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں دور کرنے کی کوشش ہی اصل کامیابی ہے
ہاں جی ہاں شکریہ آج کی بات چیت بہت فائدے مند رہی
ہاں آج کی بات جیت سے آپ نے کیا سیکھا
میں نے تو بہت کچھ سیکھ تھا آپ بتائی آپ نے کیا سیکھا
میں نے بھی بہت کچھ سیکھا آپ سے آپ مجھے بہت بہت اچھی باتیں سکھاتے ہو میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں
ہاں جی ویسے کیا سیکھا آپ نے
میں نے
جی
انسان کی کمزوری مطلب ہمیں انسان کو موٹیویشن دینی ہوتی ہے اس کو وہ وہ پھر ہی دوسری کام کرے گا ورنہ اگر انسان کو کانفیڈینس نہیں ہوگا نا انسان اپنے- کمزوری کے ساتھ ہی رہے گا وہ اپنی زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا-
ہ یہ بات تو صحیح کہی میں ابھی تو نہیں دھی گا-
انسان کو بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہے لیکن کمزوریوں کو پھر سنبھالنا- بھی ہوتا ہے کمزوری پر قابو کرنا ہوتا ہے-
جی مجھے نا ایک اور کمزوری نظر آتی ہے وہ ہے غصہ ہے نا-
بہت زیادہ بہت زیادہ آپ- کو نا وہ بہت ہی کمزوری ہے لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی مطلب میں- کوشش کرتی ہوں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی-
کئی لوگ اس میں ایسی باتیں کہ دیتے ہیں جن کے بعد میں- افسوس ہوتا ہے-
ہاں- ہاں صحیح بات ہے کچھ لوگ بولتے ہیں غصے میں لیکن پھر افسوس- ہوتا ہے چلو کوئی بات نہیں آپ کو آپ بھیغصے میں بہت کچھ بولتے ہو-
جی- جی ایک لمبے کا غصہ کبھی کبھی سالوں کی دوستی اور محبت- کو ختم کر دیتا ہے- اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ کتے کے بعد- اور خاموش رہنا چاہیے-
ہاں خاموشی ٹھیک ہے گسے- کے وقت جو خاموش رہے گا وہ بچ جائے گا-
میں غصے کے ٹائم خاموش رہتی ہوں میں دوسرے کی بات سنتی ہوں-
ب سخ کاق م و جوسے کے جائم-
کیا نہیں رہنا ہوتا ہے نا بات کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس سے مس- حل ہو جاتا ہے-
اور دوسری کمزوری آپ کو پت ہے ہے اور- ہر کوئی کمزوری ہے سد-
ہاں -ہاں- ہاں بالکل-
کوئی دوسوں کی کامیابی دیکھ کر چلتا ہے تو اس کا اپنا سکون ختم ہو جاتا ہے-
وارنہ کیا?
ہے نا صحیح بات-
چلو ہاں جی- جی بالکل- جو دوسروں کو دیکھ کے مطلب نا جیسے آپ کے دوست وہ آپ کو دیکھ کے جل رہ ہیں-
جی-
ہے نا-
تو چلیے اللہ چلیے اللہ حافظ ہم بعد میں ب کے بات کرتے ہیں-
میں ایک ٹرائی کروں پہلے-
نہ میں یہ کرتا ہوں-
اوکے ٹھیک ہے-